ہیلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام
فرمائیے کیسے ہیں
بس خیریت سے ہیں آپ فرمائیے آپ کیسے ہو
الحمد اللہ ہم بھی خیریت سے ہیں دیکھو نا آج کل دیکھو کتنی ساری تکلیفیں ہوتی ہیں اور عورت عورت دیکھو تو عورت ذات کو تو کتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں میں نے آج ہی ایک ایسا اگزامپل دیکھا جس کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا تو میں نے سوچا چ کیوں نہ میں اس اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں
صحیح فرما رہے ہو ایسا کیا دیکھا آپ نے بتائیے نا
ارے ہمارے یہاں پہ ا ہم گئے تھے نا کل ہم کو کہیں جانا تھا کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم وہاں پہ میے میت میں گئے تھے تو وہاں پر ایک میرے مطلب خاندان میں ہی ہے ایک مجھ سے تو کافی چھوٹی ہے لیکن اس کی ا اس کا نکاح بہت وقت سے پہلے کر دیا اس کے والدین تھے ان لوگوں نے بہت وقت سے پہلے جب وہ انیس سال کی ہی تھی اور اس کا نکاح کر دیا اور اکیس سال کی عمر میں تو انیس سال کی جس ا سال اس کی شادی کی تھی نکاح کیا تھا اسی سال اس کے شوہر نے گھر کے کسی مس لوں میں آپس میں مطلب ا ان کے والدین اور حساب کتاب ان کا کچھ اچھا کاروبار تھا بامبے میں وہ رہتے تھے اس اچھے کاروبا اخبار میں وہ لاکھوں کا حساب کتاب تھا بہت مطلب ان کو پیسوں سے وہ کافی سکھی تھے لیکن وہ کیا آپس اس میں مطلب جھگڑے بہت ہوتے تھے مسئلے بہت بڑے بڑے ہاں حساب کتاب کو لے کے اور ان کے والدین نے ان کو ڈانٹا ہوگا تو انہوں نے جس سال ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کی پہلی جس دن سالگرہ آ رہی تھی شادی کی اس دن ان ان کا باریا ہو گیا
اچھا
تو اس عورت نے اتنا دکھ برداشت کیا پورے دن م پورا مطلب اس کی زندگی میں اب تک اس نے اتنا دکھ برداشت کیا اب آپ کو پتا ہے کہ دوسرا نکاح کروانا بہت مشکل ہوتا ہے ہاں پھر بھی ان کے والدین سب لوگوں کے خلاف جا کے ان کو پھر سے نکاح کروایا نکاح کروایا تو اب جہاں نکاح کروایا وہاں پہ بھی وہ سکھی نہیں ہے
اچھا
ان کے جو شوہر ہے وہ بےحد زیادہ شراب پیتے ہیں
یہ تو کیا ہے یہ تو اب دیکھو نا ابھی تو سب سے مین تھا
ہاں پھر ان کے دو بچے تین بچے ہیں دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے اس کی تعلیم کی ذمہ داری کھانے پینے کی ذمہ داری ہر چیز کی ذمے داری صرف وہ عورت کی ہے
صحیح فرما رہے ہو
اس اس کے ابو ہے وہ کچھ بھی ان کے لیے ذمہ دار کسی بھی چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے ان کو دو وقت کا کھانا بھی ا مطلب وہ لا کے مطلب وہ اپنا ہی دیکھتے ہیں بس شراب پینا کس چیز کو کیا کر کہ میں شراب پی سکتا ہوں
صرف شراب والوں کی تو یہی عادت رہتی ہے مطلب ان کو کسی دوسروں کا کچھ نہیں پڑی رہتی ہوئی اب جسے میرے ابو بھی پیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کا بھی ایسا س ایسا ہی تھا لیکن میرے ممی ہمت والے تھے امی میرے ہمت والے تو وہ آنگن واڑی میں جاب بھی کرتے ہیں سب ادھر ادھر سے کر کروا کے انہوں نے سب کیا لیکن میرے ابو نے کچھ نہیں کیا
صحیح فرما رہے ہو آپ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ عورت ہوتی ہے دیکھو وہ کتنے کتنی مطلب ا ہوشیاری سے کتنے کام کر کے کتنی مزدوری کر کے بھی وہ وہ مطلب اپنے سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے وہ تو اس عورت نے بھی ہر ممکن کوشش کی اور مجھ سے تو وہ چھوٹی ہے مجھ سے تو کئی چھوٹی ہے جب میری شادی ہوئی نا میرا نکاح ہوا اس سمے تو اس کا مطلب ا ان کے شوہر کی مطلب وہ انتقال ہو چکا تھا
اور جہاں پہ ان کی ان کا پہلا نکا ہوا تھا نا اس دونوں کا اتنا جیو ایک دوسرے میں تھا حالانکہ ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا لیکن ایک دوسرے میں اتنے وہ ایک دوسرے کو مطلب اچھے سے سمجھتے تھے تو وہ آج بھی اس کو یاد کرتی ہے
ہوں
آج بھی یاد کرتی ہے اب ہم کل پھر س ملے تھے تو ان کی حالت دیکھ کے بہت ا وہ بہت دکھ ہوا کہ بھائی آج بھی اب دیکھو اتنا ان کو اب وہ خود ہی بولتی ہے کہ میرے جی میری نصیب میں خوشیاں لکھی نہیں ہے تو مجھے پھر سے میرے وہ اپنے والدین کو کوستی ہے کہ میری دوبارہ تم نے نکاح کیوں کروایا
صحیح فرما رہے ہیں نا یہ پہلے تو چلو ڈیسیزن والدین لے لیتے تھے اور کروا دیتے تھے لیکن اب تو لڑکیاں بھی ہوشیار ہو گئی ہے کرتے کرتے نہیں جس کا من ہوتا ہے وہ کر لی تیھ لیکن یہ سب سے یہ شادی میں اگر ایک بار دکھ ملے تو واپس کیا پتا سکھ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ گارنٹی کوئی لیں گی سب ت
ان کو اس بات کا پورا مطلب بھروسہ تھا کہ ضرور سے مطلب دوبارہ نکاح کریں گے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ جوان مطلب تھے ایک دم اور ایسے پوری عمر بھر ابھی آج تو وہ بھی خود ان کے والدین ایسے ہی چنتا کرتے تھے کہ آج تو ان کے ا بھائی جان اور تب تو شادی نہیں ہوئی تھی ان کے بھائی جان کی بولے کل کو ہوگی شادی تو وہ کیسے ان کو مطلب رکھیں گے اس لیے بولے پوری عمر جب تک ہم ہیں تب تک تو ہم اور ان کی خدمت کر لیں گے پھر کون کرے گا پھر کون خیال رکھے گا اس لیے انہوں نے بھی دوبارہ نکاح کر دیا اور دوبارہ نکاح کیا تو پہلے جو تھا اس سے بھی بہت زیادہ پریشان رہ رہے ہیں
صحیح فرما رہے ہو یہ تو ہے ہی ہے نا کیا پتا کیوں کسی کی زندگی میں اگر خوشیاں نی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ واپس کہاں ملتی ہے
صحیح ہے اور وہ کہتے بھی ہیں ہم نے بولا کہ آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے رہو خود کچھ کرو ان تھوڑے وہ بھی ہمت وان تھوڑا بہت ہمت دکھائی ہے انہوں نے پر پھر بھی وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہے اس چیز میں اتنے کامیاب نہیں ہے زمانہ پھر وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے تو بھی میں نے ان کو بولا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہو تو بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہو آپ اور بھی کوئی بہت سارے کاروبار ہے وہ کر سکتے ہو اپنے بچوں کو تو ان کے بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تو میں بھی نہ بولا وہ بھی آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں آپ خود پہلے ہمت رکھو
ہاں وہ تو ہے ہی نا گھر پہ ہی کچھ کام او ہو یا تو پھر کچھ چھوٹی موٹی دوکان کر لو یا کچھ گرہ ادیوگ وغیرہ وہ اسٹارٹ کر لو تو گھر سے تھوڑا بہت بھی کمائی اسٹارٹ ہو جائے گی اور آج کل تو تھڑا تھوڑا آن لائن کا کچھ ہے وہ سیکھو یا تو تھوڑا بہت اور تو وہ کرتے ہوں گے تو ان کے وہ جو شوہر ہے وہ پھر پریشان بھی تو کرتے ہونگے نا
وہ ہاں نہیں وہی نا وہ مطلب وہ کوششیں بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر پہ گائے اور بھینس رکھی تھی تو پھر ہم کیا دودھ کا وہ تھوڑا کام کرتے تھے تو بولے کہ میں تو اتنی محنت کر کے گائے بھینس رکھتی اور دودھ دونوں ٹائم بولے کہ چلو ہوگا تو اس کا جو خرچہ ہوگا تو ایک وقت کا جو دودھ آئے گا اس سے تو ان کا کھانا پینا گائے بھینس کا جو چارہ اور وہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب ہو جائے گا اور ایک وقت کا بچ جائے گا تو تو بولے وہ بھی تو میرے ہاتھ میں رہیں گے باقی سب ان کے کھیتی وغیرہ خوب ہے ان کے آ دوسری آوک ہوتی ہے اچھی لیکن وہ بس وہ شراب کے پیچھے ہی وہ ہے تو پھر وہ آ ہونے نہیں دیتے اور تو وہ دودھ وغیرہ بیچتے تو وہ یہ تو دودھ دے کے آتے اور وہ جس کے وہاں دے کے آتے ہیں نا وہاں سے وہ پیسے لے کے وہ روانہ ہو جاتے ان کے شراب پینے پھر بولے میرے کیا مطلب ہے میرے اتنا محنت کرنا اور گائے بھینس کو رکھ
ارے نہیں ہوتی یہ جو شراب پیتے ہیں نا ان کی عادتیں بہت خراب ہوتی ہے نہیں کما سکتے ان کے ساتھ میں رہ کے کیونکہ اگر جا جاؤ کو کمائی کریں گے وہاں وہاں ان کی وہ بدنامی بھی کریں گے اور پیسے لا کے کے بھی دارو پی سکتے ہیں وہ
ہاں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں ایسا ہی کرتے تھے تو پھر اس کے بعد میں ان کے جو وہ ہے نا بھائی جان وہ لے کے گئے ان کو بامبے اور بامبے ان کو آئس کریم کا وہ کھول کے دیا
اچھا
آئس کریم نہیں اس طرف تو خوب بکتی ہے اور تو ان کو آئس کریم کا وہ کروایا تو وہاں پہ بھی وہ ایسے ہی کرتے تھے
اچھا
تو اب ان کو سدھارنے کی ہر کوشش ان کے پریوار والوں نے کر دی کر دی سب کچھ کر دیا ا بولے اب اس انسان کا کچھ تو نہیں ہو سکتا ہے
کچھ نہیں ہوگا یہ تو کیا ہمارے ساتھ میں تو بیتی ہوئی ہے نا ہمیں بھی پتاہ ہے یہ سب بات ڈے تو جو جس کے نس نس میں وہ شرابر
ملے تھے نا ہاں تو وہ رو رہے تھے تو ان کو مل کے ایسے دکھ ہوا پھر اب وہ ہے کہ زیادہ وہ ہوشیار بھی نہیں ہے پڑھے لکھے بھی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ وہ کچھ اور کر سکے میں نے ان کے لیے ان کو بتایا تھا کہ آپ کچھ اور بھی کرو میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں ورک وغیرہ تو بھی وہ کرو وہ بو لے کہ ان کے ساتھ تو کیا ہی کر سکتے اور بہ دن بہ دن پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے لڑائی جھگڑا کرنا کلیش کرنا
صحیح فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں
پھر ملتے ہیں خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ
اللہ حافظ کٹ نہیں رہا ہے
نہیں کٹ رہا میرے ادھر سے بھی کٹ نہیں رہا
جلدی کٹ کرو